دو
ہاں
آواز نہیں آ رہی تھی کیا
ہم خی طھر سے چلا رہے تھے پہلے تو تمہاری آواز نہیں آ رہی تھی اور پھر اس کے بعد شاید میری نہیں جا رہی تھی تمہیں آنے لگی تھی
ڈاٹا آف ہو گیا تھا
ہوںوں
ارے وہ کہاں سے آف ہو گیا تھا ہیلو سنو
بس ن
ہم کہہ رہے ہیں یار یہ کال ہم نے کاارڈ دی ہے سبمٹ کرنے بتا رہا
تو ایڈٹ کرو اس کے سائڈ میں دیکھ کو پینسل ٹائپ کی بن کے آ رہی ہوگی
ٹ کر رہے ہیں ایک منٹ
ابھی سبمٹ نہ کرنا ٹھیک ہے اس کے سائڈ میں جا پینسل بن کے آ رہی ہے
چلو بعد میں کر لیں
ہاں ابھی یہ والی کال بھی جب ہو جائے گی
ہاں
اس کو بھی سبمٹ مت کرنا
اچھا
پہلے اس کو والی کو ایڈٹ کرنا تب ساری سبمٹ کرنا انا ساری خھٹا سبمٹ ہو جائے گی
اچھا ٹھیک ہے
اچھا
اوکے آوازیں وہی تو کہیں کیا ہو گیا آواز کیوں نہیں آ رہی بع میں دیکھا کام سے ڈاٹا ہوف ڈاٹا آف ہو گیا بڑا دما خرب آواز ہی نہیں آ رہی تھی ہ
ہوں
اور کہاں پہ تھے ہاں کہہ رہے تھے تم نے ریل بھیجی تھی وہ دھو واللی
ہوں
کامیاب ہو جاؤ ووہی والی مزہ آ گیا تھا دیکھ کے
پہلے نے خالی تم کو بھیجی س میں کہے ریل تو اچھی بھیج دی تھ ہمار لگ کو تو ہم تو آئیڈ م لانے آے تھے ہم نے ہٹا دیا کہ کیا کریں گے ایھی مینشن کر کے دعا دن ہی ایسے ہی تو پھر ہم نے اعجاز بھائی کوئی بھیجی شافات کو بھیجی امان کو بھیجی جی دیجو کو بھی بھیجی سانی کو بھی بھیجی
ہوں
ہوں
اور
ہاں وہ دون آٹو پہ ج ہو میر نےے کلاس کا ہلو
کہاں
خسک بھیجی
ہوں
پ ہم سوچ پہلے بھیجنے سے پہلے بھیجے کہ نہ بھیجے بھیجے کہ نہ بھیجے یہ ہم چلو بھیج ہی دیتے ہیں کیا جا رہے ہیں ہم دعا دیں دعا ہی تو ہے اچھی بات ہے یہ تویا او ہ بہت خوش ہو گا تھ جیجو بھی اور سانی بھی اور بران وہ ایک ا وہاں کا دوست ہے این جی او کا
این جیو
وہ بھی کہ د تمہار تم بھی کامیاب ہو جاؤ میری دوست تھینک یو سو مچ یہ بہت تم کو بھی کامیابی ملے
اچھا اور بیٹا یہ بتاؤ کچھ ڈیلیےٹ تو نہیں کرتی ہو نا
ابھی کچھ نہیں ڈلیٹتے میں کھی رانی کی شاید ڈلیٹ کیا وہ بھی بتے ہیں
ہوں ٹھیک ہے کیا
ہوں
باقی تم کو دیکھ لو آ
ہوں
پفر نہیں لیں گے ہم
مارنگ کا فریس دتے ہیں
کہ
اب بھی ہو س ن
کا ہے
ہوں
آ
ایسے ہی
کہ
ہو نہیں
دیکھو دیکھو دیکھو سنو تم نا جب لوگن کرتے ہیں نا بی لو ل رہتے ہیں نا تو تم اس طریقے سے چلات نہیں ہو اس طریقے سے کسی سے بات ہی نہیں کرتی ہو اب دیکھو رانیرے نانی پ تم نے بات کی ہے بڑھیا اف طریقے سے
آگل ہو کیا نہیں جب تو ایسے کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی اس دن ایسی بات چھڑ گئی وہاں جانے کی تو دھیرے دھیر دھیرے دھیرے بات ہونے لگی گیر تھی توم آتے بھی نہیں ہو گئے ہم نے وہی جب دعا بھیجی تھی پھر رانی کو بھیجی تے ہم نے تو وہی کہہ رہی تھی تم بھی کامیاب ہو ج ہم نے کہا کامیاب تو ہو ہی جائیں کالج والے حرام وہ کر رہے ہیں گالی والی دے رہے تھا میں تو وہی پھر کالج کی بات چھڑ گئی پھر وہاں جاتے آتے پھر اس نے بتایا کہ اس کی شادی ہو نہیں شادی سے بات چھڑی تھی کہ شادی کب کر رہی ہو ہاں اس کے رانی کے پاس ہم نے نہیں بھیجی تھی اس کی اسٹوری میں ہم نے کمنٹ کیا تھا کہ کیا بات ہے بڑی موٹی ہو رہی ہو جی جو زیادہ خیال رکھ رہے ہیں کیا ہم نے اس نے بولا ہاں نہیں ہاں اس نے بولا کہ ہاں آج کل تمہاری چیزیں زیادہ خیال رکھے ہیں تم کہ اچھی بات ہے موٹی ہو رہی ہو تو ایسا کیا خیال رکھنا ہے تو ویس نے بولا جو تمہارے والے نہیں رکھ پاتا ہم نے کہا وہ ہو لگ رہا لگ رہا ہے کالا جلدی بن جائیں گے
جی
وہی یہی بات ہو رہی تم نے تو کری نہیں کاا بھی نہیں چار سال بعد بنو گ چار سال مطلب ڈیٹ یہ فکس ہوئی کہ چار سال بعد شادی ہوگی ان لوگ کی باقی ہر طرح سے دونوں طرف سے فکس ہو گئی ہے ان کی گھر والوں کی طرف سے بھی ادھر سے بھی دونوں طرف سے
اچھا
اور پسند کرتی تھی تو دونوں طرف سے طے ہے بس یہ ہے کہ اس کی گورنمنٹ جاب لگ جائے رانی جب ت رانی بھی گورنمنٹ جاب نی وہ کریں اپلائی کریں
ہوں
رانی کے پاپا نے تو پہلے بولا تھا کہ مطلب گورنمنٹ جاب جب ب تک نہیں لگ رہی ہے تمہاری اب تک ہم شادی نہیں کرائیں گے
اچھا
مطلب اپنی ہی لڑکی سے بولا تھا
تو صحیح ہے
ب رانی بول نہیں بیار اور
کہ
اگ آگا
کون آ گیا
آائی اسے شکلی
اچھا
ا ارے اگ پپ
اوکے
ہ آاب تو
ہ رانی کا نانی کچھ بولنے جا رہی تھی
ہ وہ وہی تبھی بات چھڑی تب کو اس نے بتایا کہ ایک جو دوست تھی میری ا ہے جس کی شادی ہوئی تھی ابھی جلدی میں جہاں میں حجاب باند کے گئے تھے شادی میں
ہوں ہوں ہ
جیا ہ وہ اس کی دوست ہے مطلب جگری اور ہم لوگ کا بھی دوست مطلب جگری نہیں اس کی مطلب جگری ہے ہم لوگ کی بھی دوست ہے تو اس کی بھی ساتھ ہو گئی ہے
نہانے کی جگری
نہیں جیسے شادی ہ گئے رہے حجاب بن کے
چکری کس کی ہے وہ
ہاں
جگری کس کی ہے وہ
وہ ج کی شادی میں گئے تھے ہم لوگ
جس کی شادی میں گئی تھی نانی کی جگری ہے نا
ارے نہیں
ہاں
شادی میں ہم گئے تھے جس لڑکی کی شادی تھی اس لڑکی ٹھیک جگری وہ دو وہ ہے دوسری ایک لڑکی
اچھا
ہممم
پھر
تو اس نے بھی شادی کر لی ہے تو وہی ہم کو تو وہی ہم لوگ کو ہم نے کا پتاہ نہیں ہے ہم کو تو نہیں پتا چلا ہم کو ابھی تم بتا رہے تو پتا چلا کری ہے ہاں مطلب ایک طرح سے بھاگ کے کی ہے شادی
ہمم
ہ گھر والوں کو پتا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آج یہ کر مطلب بھاگ جائیں گی یہ سین تھا کہ مطلب ان لوگوں نے بھاگ کے شادی کی ہے گھر والے گھر والے مان نہیں رہتے ہے نا نہیں گھر والوں نے بھگا دیا لڑکی کے گھر والوں نے بگا دیا لڑکے کے گھر والوں نے مطلب اپنا لیا ہے لڑکی کے گھر والوں نے رستتا ختم کر دیا
تو وہ وہ رشتہ نہیں ختم ہوتا ہے وہ سب ایکسپٹ ہو جائے گا دیکھ لینا
ڈھنگ رہنے تو دیتے نہیں ہے گھر پہ مطلب اتنی بڑی لڑکی ہو گئی شادی ہو گئی اس کی بائیس تیئیس چار سال کی تم اس کو بیلٹوں سے مارو گے
آہہ
ہوں اور جو جو کا ت وہ جو کماتی تھی وہ بھی اس سے لے لیتے تھے پیسہ جاب پہ جانے نہیں دیں گے جاب کر رہی تو پیسہ چھین لیں گے
ہاں تو وہ کرے گی ہی من مانے اپ نے
لوکل بھی وہ بھاگ گئی اب آات تو شادی کر ل پھر ادھر والوں نے جسے ہی ختم کر دیا کہ ہمارے لل کے بائی سیدھا کہہ دیا کہ میری لڑکی نہیں
تو جب مارو گے تو فائدے کیا لڑکی ہو چاہے نہ ہو
ہمم ہمم
ہیلو
وہی تو
ہممم ایسے تھوڑی نہا ہو تا تم تو گہرو طریقے سے وہ پیسہ آ رہا ہے اس کے ساتھ
ہمم ہمم جی وہی رانی وہ سب بتانے لگے نانی
ہمم
تو ایسے ہی بات بڑھتی بڑھتی گ تب ہم نے کہا یہ بات ہم کو ہم نے اس سے پوچھیں گے اس کو شاید پتا ہو تو کہہ رہی ہاں شاید اس کو پتا ہو ساری بات اس کو تو اندر باتیں بتاؤں گی پھر ہم نے کہ کہ وہ وہاں کا نام لیا پھر اور لوگ کا نام ل کہ ان کو پتا پ ہوگا ان کو پتا ہوگا پھر میم کی بات چھڑ گئی وہیں سے کہ میم ا میم کی شادی ہو چکی ہے ان کا مطلب وہ تو کہتی تھی شادی نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے اور نے لو میرج کر لی شادی اب ان کے بچے پت نہیں کب ہوں گے یہی سب پھر ایک ان کی ہے دلال لڑکی مطلب بہت یہاں ہم لوگوں کے سامنے معاملوں کی بھرا ہے معاملوں کے سانے سارے بچوں کی بائی سارے بچوں کے رج بتاتی تھی جا کے
ہوں
ارے واز
ہاں آ رہی ہے فن رہ
سارے مچور آگے جاتے ہیں وہ پہ وہی تو تو وہی کرتی اس کو پتا ہوگی ساری باتیں میرے ہی نام کی جو دوسری لڑکی ہے یاد ہوگی
ہوں ہ ہ تت شائےیدہاں
ہوں
پھر
گ رہ ہوئے تب وہ جو کالج کی بات چلو ک سن چلگےتاب گال گو چری گی پھر وہاں کی بات سے وہی جو بتائی تھی صبح بجے سب بات سرو ہو گ
ہوں
وہ سب بہت مطلب فیر گاری کولا گئی ہنسی مزاق میں ابو نے میرا فون لیا ا مطلب ہاتھ سلیرییا ہم نے ہٹا تو دیا تھا سب رکھ دیا تھا ہٹاوٹوک ڈلیٹ نہیں کیا تھا ہم نے سوچا تم سے بتا دیں پھر اگر تم کو یہ چیٹ دیکھنی ہے تو ہم اسکرین شاٹ بھیج دیں گے اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے تم کا میسج کیا ایسے ابو آگ کے ترنت ہم نے ہٹا اٹو گے سب کچھ ہٹا دیا اور رکھ دیا اور ابو نے فون لے لیا میرا اور فون لے کے دیکھنے لگے انسٹا ہی کھول لیا اور اس میں ریل لے اب میری دگ رہی ہ گ کیں چاٹ نہ د
لیا ہوتا تب کیا منہ دکھاتی ت ذرا
کیا کہی ت ت یہ میری لڑکی نہیں ہے
ہ رے فگار گھر بیٹا
ابھی بھی مطلب فیس بک دیکھتے ہیں ہمیشہ میرے فون میں بھی فیس بک ہی چلیں گے یوٹیوب چلیں گے بس دو چیز
کل پہلی بار پہلی بار جب انہوں نے انسٹا کھولا ہے
سکار کرار
یہ تو ہو پے گ س بول جگے جااری ہم کر ہم ابو سے ابو د م دے دو الارم لگانے پھر الارم
دگی پ یاد آیا سنا تو
ہوں
ماموں ب تو ب تو میں جانتی ہوں ہم سے کیا کہنے لگی
ہاں
کہ دیکھو ہم اکیلے چھت پہ بیٹھے ہیں اور میری نہیں پھٹتی ہم نے ایسیے کوئی ریئٹ ہی نہیں کیا کہ ہاں تم نے کچھ غلط بولا ہے ہم آگے بڑھا دی بات ہم نے کہنا نہیں سے ہاں کہری کہری دیکھو ہم چھت پہ بیٹھے ہیں میرے نہیں پڑھ رہی
ا ر واہ ہم کہ ہم پر کہ بہانا بنا دیا اچھا ہاں ڈرنا کیسا ہے یہ وہ یہ پھر بولنے لگے یہ بات صحیح ہے ڈرا نہ کرو یہ وہ
ہوں
بھائی صاحب
ہوں
تو کوئی دقت نہیں باقی میں دیکھو تم لڑکیوں کی چیٹ ڈیلیٹ کرو کوئی دقت نہیں باقی کہ اور کچھ ہو تو ت ڈلیٹ کرنا بس
وہ پھر ابو تورنت بھون لیا ہم نے ہم تو چ لا ابو ویسے بولنے لگے کتنا ٹائم لگے گا تم کو لالم لگا لی کہ کیا کر رہے ہیں وہ تو ہم نے ہمیں ب ہم جو ہے باتیں بتا دیں گے میرریے بھی دگ رہی ہم زدے ڈیلیٹ کرنے ترنت بھی کریا ان نے بعد میں سوچا کہ صبح کریں گےب کے میں ہاں جلدی بتاؤ جلدی ٹائم ہوگ گا
ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیٹ کرنا اگر کچھ بھی
ہوں
لڑکوں کا
جییکی
تو مجھے بتا دینا
جی
ہ ٹھیک ہے اوکے بائے بائے اللہ حافظ
دھ